وعلیکم السلام بھائی جان بائی جان آپ ٹھیک ہو
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو آپ کی کریں
ہاں ب جان میں بھی ٹیک ہوں میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کے فضل کرم سے تو آپ کی بتے سبھی کیسے ہیں آپ کی امییر جان ابو جان بھائی بہن کیسے ہیں سبے
شکر اللہ تعالی کا سب ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ سنائیں اب کیا کر رہے ہیں
بھائی جان میں بیٹھا ہی تھا ابھی ابھی کھانا کھا لیا تو اب اپنے روم ایسا ہی تھا تو آپ نے کھانا کھا لیا
جی بھائی جان میں نے کھانا کھا لیا اب تھوڑا سا بیٹھا ہوا تھا تو سوچا آپ سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے انٹرنیٹ کے بارے میں اس کے کچھ فائدے سنے جائے اس کے کچھ نقصانات دیکھے جائے آپ بھی
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک سنا ہے ہمیں اس کے بع کے پھر مزہ آئے گا اور کہیں نہ کہیں ن دھیان بھی ملے گا کھر دوستوں کو بھی بتائیے ہے نا بہت اچھی بات تو اگر میں اسی کے ساتھ ساتھ کہوں کہ ملے کہ انٹرنیٹ آج کی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے وہ آج کل ہر چھوٹا اور بڑا کام انٹرنیٹ کی مدد سے ہوتا ہے پہلے اگر ہمیں کسی بات کی معلومات چاہیے ہوتی تھی تو ہمیں کتابیں اور اسے ڈڑ نہیں پڑتی تھی ان سے بھی بہت ہی مسٹیک ہوتا تھا اور ٹائم بھی لگتا تھا اس مطلب اس ٹاپک کو پھر ڈھونڈنے میں جو ہمیں چاہیے تھا اس کو ڈھونڈنے میں نہ کسی سے پوچھ مطلب کہ پوچھنا پڑتا تھا لیکن آج صرف کچھ لمحوں میں ہم انٹرنیٹ ہمیں ہر طرح کی معلومات دینا دے سکتا ہے جو بھی ہمیں چاہیے ہمیں بس سرچ ہی کرنا ہے ہاں ہے نا تو انٹرنیٹ نے تعلیم کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے طلبا گھر بیٹھے آن لائن مطلب کہ درس دیکھ سکتے ہیں نوٹس حاصل کر سکتے ہیں اور نئے ہنر سیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو ہو کمپیوٹر چلانا ہو یا کوئی نئی زبان سیکھ نی ہو تو انرنیٹ بہت مدد کرتا ہے میرے بھائی ہے نا ہاں تو انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں میسج بھی بھیج سکتے کہ کسی بھی کونے میں رہنے والے اپنے رشتتے داروں اور دوست توں سے بات کر سکتے ہیں اس سے فاصلہ کم ہوتا ہے تو آپ بھی بتا دیجیے دو
مطلب انٹرنیٹ کے اگر ہم اس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ آج کل جو آپ انفارمیشن یا انفارمیشن کا خزانہ بن چکا ہے انٹرنیٹ ایک زمانے میں آپ کو کوئی چیز جاننی ہو کوئی علم حاصل کرنا ہو تو آپ کو ڈھیر ساری کتابیں کھوجنی پڑتی تھی بہت سارے لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا اس میں کیا ہے کہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا تھا محنت بھی لگتی تھی جو آج کل کے زمانے میں گوگل اور وکیپیڈیا جو آیا ہے اس کے ذریعے ہم صرف لمحوں میں کچھ چند پھلوں میں آپ پورا اپنا کام نکال سکتے ہیں کوئی بھی جانکاری حاصل کر سکتے تے ہے اب دیکھیے تو آج کل مطلب آن لائن ایجوکیشن آئی ہے یہ بھی انٹرنیٹ کا ایک فائدہ ہے گھر بیٹھے بیٹھے یو یا کسی ایپ سے کسی بھی ٹیچر سے آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں اپنے کورس پورے کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی ریسرچ کرنی ہو پیپر پبلش کرنی ہو اپنی ریسرچ ڈالنی ہو لوگوں کے لیے تو وہ بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں آپ یہاں اگر ہم دیکھیے تو جو پھر سے آج کی دنیا بھر کی خبریں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا چیز ٹھیک ہو رہی ہے یہ سب بھی آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم دیکیں تو کمیونیکیشن وہ بھی ہے اس میں
اچھی بات تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کل بہت سے لوگ انٹرنیٹ کی مدد سے روزگار بھی کما رہے ہیں کچھ لوگ آن لائن کام کرتے ہیں کچھ اپنا سامان بھی اور کچھ لوگ ویڈوز یا مطلب کہ تال میل مضامون بنا کر پیسے کماتے ہیں مطلب کہ کے نئے راستے کھول گئے ہیں مطلب کہ خریداری بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت آسان ہو گئی ہے ہم گھر بیٹھے کپڑے یہ بھی منگوا سکتے ہیں آن لائن شاپنگ کے تھرو اس سے مطلب اور محنت بچت ہوتی ہے نا بھائی جان کہ نہیں لیکن ہر چیز کی طرح انٹرنیٹ کے بھی کچھ نقصانات ہوتے ہیں جیسے ایک کوین ایک کوائن کی دو سائڈ ہوتے ہیں ایسے ہی انٹرنیٹ ہر انٹرنیٹ کے بھی دو ساید ہے ایک ساید سے ہمیں یہ فائدہ پہنچاتا ہے ایک ساید سے ہمیں یہ نقصان پہنچاتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اگر ہم ضرورت ہے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کریں تو وقت زایہ ہوتا ہے بہت سے لوگ سارا دن موبائل پر لگے رہتے ہیں اس سے تعلیم صحت گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا متاثر ہوتا ہے تو انٹرنیٹ پر ہر خبر سچ میں نہیں ہوتی کبھی کبھی جھوٹ معلومات بھی مطلب کی پھیل جاتی ہے اس سے ہمیں ہر بات پر فورا یقین نہیں کرنا چاہیے پہلے اس کی تقصیر کرنی چاہیے ہے نا تو آب بھی بتائیے کسی
جیسا آپ بھی کہ رہے تھے انٹرٹ کے بہت سارے نقصان ہے اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے جو آج سائبر اسکیمس ہو رہے ہیں کوئی آپث کو فیک لنک د فیک ای میل بھیج رہا ہے کچھ بھیج رہا ہے یہاں لوٹری کے نام پر آپ لوگوں کواپ مطلب ایسا ہو رہا ہے اس سے بہت سے نقصان ہو رہے ہیں ہمارے پیسے چلے جا رہے ہیں ہمارا جو پرسنل ڈاٹا ہے پرائیویسی جو ہماری ہے وہ فوٹوز پرسنل جانکاری بینک ڈ ٹیل یا ہمارے مطلب چیز ہے وہ لیک ہو رہی ہیں اس چیز سے اگر ہم دیکھے تو آج مطلب اس کی وجہ سے آ چکی ہے یا وائرس کسی کے فون میں ڈال سکتے ہیں آپ یہ ایک نقصان ہے انٹرنیٹ کا یا کسی میڈیا مطلب سوشل میڈیا پر ہم نگ کر رہے ہیں آج کل لوگ اس کے فوٹوز سے اسی کو بلیک میل کر رہے ہیں یہ بھی ایک انٹرنی نقصان ہی ہے یا ہم دیکھیے تو مطلب خوفیا چونکہ اس چیز کی وجہ سے سگرین ایڈکشن بڑھ چکا ہے گنٹ سب اسکرین دیکتے رہتے ہیں کال کرتے رہتے ہیں اس ہماری صحت جو ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے نیند کی کمی ہو چکی ہے اینزائٹی بڑھ رہا ہے ڈپریشن بڑھ رہا ہے ہماری آنکھیں بہت ساری خراب ہو رہی ہیں یا ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز وہ اب نہیں کر رہے ہمارے مطلب جو کمر میں درد رہتا ہے گردن میں درد رہتا ہے یہ اسی کا ہے یہ ایڈکشن ہو چکا ہے ہمارے کو مطلب انٹرنیٹ کا اسی کی وجہ سے ہم مطلب جو قمتی وقت ہے وہ بھی ویسٹ ہوتا جا رہا ہے ریل دیکھنے میں اسی کی وجہ سے ہمارا جو ہے وقت بھی بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے یا ہم دیھکے تو پریوریٹی کمی بھی آ چکی ہے بار بار موبائل چیک کرنا پورے دن اسی پہ لگا رہنا آفس میں بھی موبائل چلانا گرمی موبائل چلانا اس لیے کیا ہے کہ آفس کا کام ہو رہا گھر کا کام بھی نہیں ہو رہا اپنی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی آپ کی ڈیلی لائف افیکٹ ہو گئی اس چیز سے یا آلس آ چکی ہے اس چیز سے کیا ہے کہ اب ہر چیز آن لائن ہی دیکھتے ہیں آن لائن شاپنگ کرواتے ہیں آن لائن ہی ہر کوئی چیز کرتے ہیں کس سے بات کرنا ہو تو صرف انٹرنیٹ کے تھرو کرتے ہیں کسی سے ملنا بند ہو چکا ہے اس سے کیا ہے کہ آلس بھی بڑھ چکی ہے یہ ہمارے رشتے بہت سادہ دور ہو گئے ہیں آن لائن ہم میسج کرتے رہتے ہیں صرف اسی پہ حال چل پہنچتے ہیں ایک چیز سے یہ تو فائدہ ہی تھا لیکن کیا ہے کہ اس نے ایک دوسرے سے بہت کیا
ہاں بھائ تو انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت ہمیں مطلب کہ اپنی ذاتی معلومات دی محفوظ رکھنی چاہیے اپنا پاس اور جو ہوتا ہے بینک کی معلومات یا دوسری اہم چیزیں کسی انجان ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پھر ہم سائبر کرائم کا شکار ہو سکتے تو بچوں کو بھی انٹرنیٹ کی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے والدین کو ان کی رہنمائی کرنی چاہے تاکہ وہ غلط چیز بچ سکیں اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں میرے خیال میں انٹرنیٹ ایک بہت ہی کی ملب استعمال سہولیت ہے اگر ہم اس کا استعمال سمجھداری اور ذمہ داری کے ساتھ کرے تو یہ ہماری تعلیم مطلب کہ روزگار اور مطلب کہ روزمرہ کی زندگی مطلب کہ بہت بہتر چیز ہے وہ اور بند مطلب ہے بھی چیز تو لیکن اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے ہے نا ہے نا تو بھائی چان میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ ایک مطلب کہ تکوار مطلب کہ بہت بہت ہی اچھا ذریعہ ہے مطلب کہ ہر ہر فیلڈ میں ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی کاموں کے فیلڈ میں بھی کاروبار فیل میں بھی اس کا صحیح استعمال ہمیں کامیابی کی طرف لے جا لے جاتا ہے اور غلط استعمال ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے نا بھائی اس لیے ہمیں ہمیشہ انٹرنیٹ کو س سمجھ کر اچھے مقصد سب کے لیے استعمال کرنا چاہیے
جی بھائی جان اگر ہم دیکھے تو آج کل جو فیک نیوز جو بڑھ رہی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ زیادہ بڑھ رہی ہے پرانے زمانے میں کی وجہ سے ہوتی وہ زیادہ فیک نہیں ہوتی تھی آج کل انٹرنیٹ پ کوئی بھی کیسی ہی نیوز ڈال دیتا ہے اور لوگ اس کو سچ سمجھ نہیں لگتے ہیں اس سے کیا ہے کہ لوگوں میں افواہیں پھیر رہی ہیں ڈر پہر رہا ہے اس سے کیا ہے کہ اور بیماریاں جو بزرگ لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ سچ میں کچھ ہو رہا ہے یہ جٹیا سے بہت ہے یا اگر ہم دیکیںے تو مطلب انٹرنیٹ کی وجہ سے بچوں پر بھی ا پڑ رہا ہے وہغط چیزیں دیکنے لگے ہیں یا ریل اسکرول کرنے لگے ہیں ہو ہے ان چیزوں کو مطلب بچ چپ کا بھی بہت زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے انسان کو چاہیے کہ موبائل فونس بچوں سے دور ہی رکھے جب تک وہ لگ بگ باہالک نہ ہو جائے تب تک ان کو موبائل فونس کی طرف جانے ہی نہ دیں اگر ہم دیکھے تو آج کل ایڈکشن ہو چکا ہے باڑوں لوگوں کو بھی اس چیز کا ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں ہر وقت ڈیجیٹل دنیا میں کیا چل رہا ہے یہ جاننے کے لیے بتابی رہتی ہے یا آن لائن گیملنگ ہو چکا ہے بچوں اور یوتس کو مطلب پیسے کمانے ہیں آن لائن گیملنگ کر ہیں گیمز کھیلتے ہیں اس سے کیا ہے انسان کا خطرہ ہوتا ہے اپنے پیسے چلے جانے کا خطہ ہوتا ہے ج ہے کہ جو آن لائن جو انٹرنیٹ آیا ہے اس سے کیا ہے کہ آپ انسان جو ہے ریئل ورلڈ سے دور ہو چکا ہے لوگ ورچوئل دوستوں کو اور سچ دوست سمجھنے لگے ہیں جو اصل میں ان کے دوست ہوتے ہیں پریوار والے ہوتے ہیں وہ ان سے کبھی ملتے نہیں ہیں باتیں نہیں کرتے ان کا مطلب دھیان نہیں رکھتے انٹرنیٹ کی بہت سارے نقصان ایسے ہی آ چکے ہیں
ہاں بھائی تو بائی جان مطلب انٹرنیٹ کی مدد سے صحت کا مطلب کہ میدان میں بھی بہت ترقی ہوئی ہے تو کیا ہے کہ آج کل لوگ آن لائن ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیںوں مطلب کہ دکان مطلب کہ جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا تھا وہاں پہ انتظار بھی کرنا پتا تھا لائن میں رہ کر تو انسان جو بیمار ان سا تو پہلے سے ہی بیمار ہوتا تھا پھر وہاں پہ انتظار کرنا وہ اس سے اس سے مطلب کہ اس کی ہیلتھ پر بہت اس سے زیادہ ہی اثر پڑ رہا تھا تو آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے اس میں بھی سہلیت آ گئی ہے مطلب کہ دواؤں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور صحت سے مطلب کہ متعلق نصیحت دیکھ سکتے ہیں
جی بھ جان
ملک کے علاقے میں ڈاکٹر موجود نہ ہو تو انٹرنیٹ کی مدد سے لوگ آسانی سے سے رہنما حاصل کر لیتے ہیں نا وہ انٹرنیٹ ت کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے لوگ اپنا مطلب کہ ہر ایک وقت میں ویڈیوز دیکھتے ہیں گیت سنتے ہیں کتابیں پرڑھ مطلب کہ پڑھتے ہیں اور نئی چیزیں سیکھتے ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے میرے کہ ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے اگر ہم سارا دن انٹرنیٹ پر وقت گزاریں تو ہماری صحت مطلب کہ پر اور مطلب کہ روزمرہ کے کام متاثر ہو سکتے ہیں اس لیے ہمیں وقت قدر کرنی چاہیے اور انٹرنیٹ کا استعمال صرف ضرورت اور فائدے کے لیے کرنا چاہیے تو آج کے دور میں تجارت بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت بدل چکی ہے چھوٹے اور بڑے کے کاروبار اپنا سامان آن لائن بھیجتے ہیں اور دنیا بھر کا گراہ تک پہنچ جائے اس سے مطلب کاروبار بڑھتا ہے اور لوگوں کو نئے روزگار کا موقع ملتا ہے نا آپ بھی فرمائی تھ
جی ٹیکنالوجی کا ہمیں مطلب یہ انٹرنیٹ کا ہمیں استعمال صرف مطلب ایک ٹول کی طرح یا اوزار کی طرح کرنا چاہیے اپنی عادت نہیں بنانی چاہیے چلے آپ کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جی بھائی جان آپ کا شکریہ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ